ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں اچھی سے آپ ٹھیک ہو
شکر شکر خانا جای
ہاں چائے پی کھانا نہیں کھایا صبح کھانا کھاتے
اچھا ٹھیک آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
آج ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آج کے دور کا بہت اہم اور دلچسپ ٹپ اپیکا
بالکل صحیح کہا تم نے آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی
جی ہاں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد کیا ہے
انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سے مراد کمپیٹر سافٹ وئر ان انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سسٹم کا استعمال کرتے انفارمیشن کو اسٹور پروسیس اور شیئر کرنا ہے
یعنی جب ہم کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے معلومیات حاصل کرتے ہیں کسی کو بھیجتا ہے تو یہ آئی ٹی کا حصہ ہوتا ہے یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حصہ ہوتا ہے
ہاں جی بالکل جب ہم واٹس ایپ پر میسج بیجتے ہیں ای میل کرتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں
یہ تو واقعی بہت انٹرسٹنگ بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی دنیا آئی ٹی کے بغیر ادھوری ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اگر انٹرنیٹ اور کمپیوٹرس نہ ہو تو بہت سے کام ر رک جائیں گے
انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز کب ہوا تھا
کمپیوٹر کی اتباع ٹویلتھ سینچری میں ہوئی تھی شروع میں کمپیوٹر بہت بڑے اور مہنگے ہوتے تھے صرف بڑی کمپنیز اور حکومتیی ادارے ہی انہیں استعمال کر سکتے تے تھے
ہاں ہاں لیکن کمپیوٹر کی ابتدا ٹوینٹی سنچری میں ہوئی تھی
ہاں جی
اور آج دیکھو ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جو پرانے کمپیوٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے
بالکل ٹ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے آج موبائل فونس لیپ ٹاپس اور ٹیبلیٹس نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے تعلیم میں ابھی بہت تبدیلی آئی ہے
جی ہاں پہلے اسٹوڈینٹس کو لائبریری میں گھنٹوں گزارنے پڑتے تھے آج انٹرنیٹ پر چند سیکڈوں میں معلومات مل جاتی ہے
آن لائن کلاسز پ انفارمیشن ٹیکنالوجی ا مثالیں
بالکل اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے دنیا کے بہترین ٹیچرس سے سیکھ سکتے ہیں
مجھے یاد ہے جب آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز کا استعمال بڑھ گیا تھا نا تو بہت سے لوگوں نے نئے سکلز سیکھے
ہاں اور کوڈنگ گرافنگ ڈیزائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور لینگویج کو کورسز بھی آن لائن سے ہی سیکھ جاتے ہیں
کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی صرف تعلیم تک محدود ہے
نہیں آئی ٹی ہر فیلڈ میں فیلڈ میں موجود ہے بینکنگ ہیلتھ کیئر ایگریکلچر بزنس اور ٹرانسپورٹ سب آئی ٹی سے متاثر ہیں
بینکنگ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے
آج ہم آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنا بلز پے کرنا اور اکاؤنٹ چیک کرنا سب موبائل ایپس کے ذریعے م
ہ یہ باقی بہت آسان طریقے ہے پہلے بینک کے لمبی لائنس میں کھڑا ہونا پڑتا تھا
بالکل آئی ٹی نے وقت اور محنت دونوں بچائیے
ہیلتھ کیئر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کس طرح مدد کرتی ہے
ہاسپٹلز میں پیشنٹس ریکارڈنگ ڈیجیٹل تو پر سیو کیا جاتا ہے ڈاکٹرز رپورٹس کو کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن کنسلٹیشنز بھی دیکھتے ہیں
اس سے مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا
جی ہاں ڈاکٹرس دراز علاقوں کے لوگ بھیپیش
جی ہاں جو دور دراز علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسپیشل ڈاکٹر ٹ سے مشورہ کر سکتے ہاں ایگری کلچر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے
کسان ویدر فور کاسٹ دیکھ سکتے ہیں نئے فارمنگ میتھڈ سیکھ سکتے ہیں اور مارکیٹ پرائزز کا پتا لگا سکتے ہیں نہ نہ ٹھیک آ رہی ہے
ہمیشہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے کھیتی باڑی کو بھی ماڈرن بنا دیا
بالکل بزنس میں ابھی آئی ٹی کا بہت بڑا کردار ہے
ہوں جی جی ہاں کمپنیز اپنے ریکارڈس کمپیوٹر سسٹمس میں رکھتی ہے آن لائن شاپنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے
اور پروڈکٹس ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں یہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس سسٹم کی بدولت ہے
سوشل میڈیا بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ ہے
بالکل فیس بک انسٹاگرام ایکس اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمس لوگوں کو دنیا بھر سے جوڑ دیتے ہیں
سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں اور
جی بالکل ٹھیک بات ہے فائدے یہ ہے کہ لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں
اور نقصان
اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو وقت ضائع ہو سکتا ہے غلط معلومات بھی پھیل سک تی ہے
اسی لیے ہمیں سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے نا
بالکل
آئی ٹی میں کام کرنے کے لیے کم سکلس کی ضورت اتی یہ
ہ سبس سکیورٹی کا کیا ہوتا ہے
سائبر سیکورٹی کمپیوٹر سسٹم اور ڈاٹا کو ہیکنگ اور سائبرٹ اٹیکس سے بچانے میں عمل کر عمل ہے
آج کل سائبر کرائمس بھی بڑھ ج رہی ہے
جی ہاں اسی لیے اسٹرانگ پاس ورڈس اور آن لائن احتیاط بہت ضروری ہے
میں ہمیشہ مشکل پاس ورڈ رکھتی ہوں
یہ بہت اچھی بات ہے
ارٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حصہ ہے جی ہیلو
ہلو
انٹیلیجنس بھی آئی ٹی کا حصہ ہے
جی ہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اہم برانچ ہے
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے
آرٹیفشل
ہلو
اسس
آپ کی آواز نہ رک رک آ رہی ہے جیسے وائس اسسٹینٹ اور چیٹ بورڈس
بالکل یہ سب یہ ہے میں
مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کریں گی
میں بھی ایسے ہی سم سمجھتا ہوں بہت سی کمپنیز اے آئی پر کام کر رہی ہے
انفارمیشن ٹیکنالوجی نے روزگار کا نئے موقع بھی پیدا کیے
بالکل سافٹ ویئر ڈولپرس ویب ڈیزائنرز ڈیٹا انالسٹس اور سائبر سیکیورٹی ایکسپیکٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں
ہاں فری فری لینسنگ بھی آئی ٹی کی وجہ سے ہی مشہور ہوئی ہے
جی ہاں لوگ گھر بیٹھے انٹرنیشنل سائلنٹس کے لئے کام کر سکتے ہیں
انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کام کر سک یہ اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے
بالکل اگر کوئی اسکل سیکھ لے تو آن لائن
ہ ہ کیاٹر یہ انٹرنیشنل یہ نا انفارمیشن ٹیکنالوجی کیچھ نقصانات بھی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہیں
طرح آئی ٹی بھی کچھ چیلنجز ہے
مثال کے طور پر
ڈاٹا پرائیویسی کا مسئلہ سائبر کرائمز اور ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انتظار
ان حصہ ہاں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو بہت سے کامرک جاتے ہیں
بالکل اسی لیے بیک اپ سسٹمز اور پلاننگ ضروری ہوتی
بچوں کو کو بھی ٹیکنالوجی کے متعدل استعمال کرنا چاہیے
جی ہاں تعلیم اور ریسرچ کے لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری بہت اچھی ہے لیکن ضرورت
انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو بھی بہت س آس آسان بناات دیا ہیں
بالکل پہلے ایک کٹ پہنچنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے
جی ہاں دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی ہے
مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے لوگوں کے درمیان فیصلے کم کر دیے ہیں
یہ بات بالکل درست تو اسکولس میں کمپوٹر ہٹر ایجوکیشنس کو مزید دینا چاہیے
میں بھی اسی رائے کی ہوں اسٹوڈینٹس کو چھوٹی عمر سے ڈیجیٹل لٹریسی سکھانی چاہیے ڈیجیٹل لٹریسی سے مراد ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنا ہے نا
جی ہاں آج کیی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی صرف مشینز کا نام نہیں بلکہ بہتر مستقبل کی بنیاد ہے
ہاں شکریہ مجھے بہت اچھی اور معلومیاتی گفتگو رہی
خاف عزت میں کرتے بعد
اللہ حافظ